ہیلو
السلام والیکم
وعلیکم السلام آپ خیریت ہے وہاں پہ
جی ہم تو بڑھیا آپ فرمایں آپ کیسی ہیں
ہماری خیریت ہے اور فرمایئے اپ کیسی ہے
ہم بھی بس اللہ کا شکر ہے مےم آپ کا ناشہ وغیرہ ہو گیا
بالکل خیریت سے ہوں ہلو
ہلو
آواز آ رہی ہے
جی اب آ رہی ہے جی جی ہم کہہ رہے تھے آپ کا ناشتہ وغیرہ ہو گیا
ہاں ناشتہ ہو گیا ہے کھانے کے تو ہماری امی کھانا بنا رہی ہے
اچھا اور بتائیں خالا جان کیسی ہیں
سب بالکل خیریت سے آپ فرمایں آپ کے گھر میں سب خیریت سے ہیں
جی بس اللہ کا شکر ہے ہم نے تو بس سوچا کہ آج آپ سے بات کر لیں کہ ہمارے آس پاس کتنے زیادہ تہوار آتے ہیں
مہوارو کی تو بات ہی لگتا ہے کرو کیونکہ دیکھا جائے تو ہمارے یہاں پر تو تہواروں کی لائن لگی رہتی ہے
جی یہ تو بلکل درست فرمایا آپ نے ایسا لگتا ہے ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی تہوار ہوتا ہے اور اس حساب سے ہمارے آس پاس کی رونق دیکھنے ملتی ہے ہمیں
ہاں وہ گری لے کہ ج بلکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کو یہ سب چیز بھی کافی اچھا لگتا ہے کہ تہوار وغیرہ آتے سب ایک جٹ ہو کے سب تیاریاں کرتے تو کافی اچھا لگتا ہے
جی تو بلکل درست فرمایا آپ نے اور دیکھا جائے تو تہواروں میں ہمارے آس پاس کی رونقیں اور پھر بزاروں کو بھی رونقیں الگ لگتی ہیں اور اب تہواروں میں تو بچ چے مطلب اتنا امن شانتی کی چیز ہوتی ہے کہ تہواروں میں سب لوگ ایک ساتھ آ کے تہوار مناتے ہیں اس سمے تو مطلب اور دیکھا جائے تو یہاں سے زیادہ گاؤں میں تہوار وغیرہ دیکھنے ملتا ہے یہاں تو بس ایک فنشن ہوا لوگ جٹے تہوار ایک سے دو گھنٹے منایا جاتا ہے پر گاؤں تو رونق کی بات بات ہی الگ ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ زندہ دللی کافی ہے ہم نے جہاں تک دیکھی ہے
گاؤں میں تہواروں کو بھی مطلب ایک دیکھا جائے گا سب تر ایک جٹ ہو ہی جاتے کئی کئی تہوار وغیرہ میں دیکھا جائے تو سارے پریوار ایک جگہ آ کے بات چیت کرتے تہواروں کا مزہ اٹھاتے ایک ساتھ رہتے پکوان بن آ تو کافی اچھا لگتا ہے
جی اور دیکھا جائے تو گاؤں میں تو ہر میر ہر تہواروں کے ٹائم میں ایک میلہ سا لگ جاتا ہے ہم کئی ساری دکانیں لگتی ہیں کتنی ساری مٹھایاں بنتی ہے جلوس نکلتے ہیں
بلکل صحیح پر مانی کئی تو تہوار ہے تو کافی بڑی یہ اور دھوم دھام جو تہوار منایا جاتا ہے اور میلا وغیرہ بھی لگتا ہے تو کافی اچ اچھا لگتا ہے
جی بالکل درست فرما رہی ہے آپ کی آں کئی مے گاؤں میں بڑے بڑے میلے لگتے ہیں اور بڑے درست طریقے سے منایا جاتا ہے ہر تہوار
بلکل تہواروں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوشیاں آۓ اور ہمارے ملک میں تو ایسا ہے کہ ہر مہینے کچھ نہ کچھ تو تہوار رہتا ہی ہے ایک مہینہ تہوار ختم ہو جائے اور دوسرا تہوہار ہمارا انتظار ہی کرتا ہے
جی یہ تو بلکل سیکا آپ نے ایک تہوار ختم ہوتا ہے اور دوسرا تہوار ہمارا انتظار کر را ہوتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھنے میں بڑی سندر لگتی ہے اور خوبصورت لگتی ہے یہ ہمارے آج کل کے آں درشا ہمیں ہماری ایکتا کو درشاتا ہے کہ ہم ایک ساتھ ہو کے سارے تہوار مناتے ہیں اپنی خوشیاں بانٹتے ہیں
تہواروں کے دن نا وہ سب ایک ساتھ آ ہی جاتے ہیں
جی یہ تو بلکل صحیح کہا آپ نے آج کل کے جے ٹائ جو یہ سوسائٹی وغیرہ میں رہنے والے لوگ ہیں سارے بات کرے نہ کرے لیکن تہواروں کے ٹائم پہ بچوں کا ایک جٹ ہونا ایک الگ الگ نئی طریقے کے سیلیبریشن کرنا یہ ساری چیزیں ابھی یہاں پہ شہروں میں دیکھنے ملتی ہے چاہے ایک گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے ساری سوسائٹی ایک جگہ ہو کے ایک جٹ ہو کے ایک تہوار بناتی ہے لیکن بس تہواروں کے سمے پورے لوگوں کی ایک ایکتا دیکھنے میں ملتی ہے ہمیں وہ بڑا پسند ہے تہواروں کا
بالکل تہواروں نے اپنی مارکیٹ کا مارکی الگ ہی رونق آجاتی وہی روز مرہ کے زندگی مے آپ وہی مارکیٹ میں جاۓ تو بھیڑ وغیرہ تو رہتی رونق ہی نہیں رہتی جیسے تہوار آتا ویسے ہی رونق ہو جاتی بھیڑ ہو جاتی چہل پہل ہو جاتی تو کافی اچھا لگتا ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگ خریداری کریں نکلے ہیں کتنا اچ اچھا لگتا ہے تہواروں کے ٹائم پر
ارے یار جیسے کہ ابھی آنے والے مہینے پ بھی کتنی رونقیں رہیں گی سارے دکانوں میں اور بازاروں میں
بالکل ٹھیک ہے یہ سب ایک سب شاپنگ وغیرہ کرتے ن خریداری کرتے تو کافی اچا اچھا لگتا ایک دوسرے کی پسند نا پسند کے بھی ہمیں اس ٹائم تو پت چل جاتا ہے تو کافی اچھا اچا لگتا ہے اور تہواروں کے دن دیکھیے گھر میں کتنے پکوان بنتے ہیں الگ الگ طریقے کے سب مل جھول کے پکوان وغیرہ بناتے کافی اچھا لگتا ہے ایک دوسرے سے مل کے سب کھاتے بھی ہے کہ آس پڑوس میں بھی سب کو بلا کے س کے ان کے ساتھ بھی ایک دعوت جیسا ہو جاتا ہے
جی یہ تو بالکل درست فرمایا آپ نے اور دیکھا جائے تو ہر تہوار پہ ہر گھر میں کچھ ایک ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بن بنتی ہیں جیسے کہ ہماری ہمیں شیر قورما بڑا لذیذ بنا ہمیں شیرخورمہ کا جب بھی عید ہوتی ہے ہمارے گھر میں شیر خورمہ ضرور بنتا ہے اور کچھ لوگوں کے گھر پہ سوائی بنتی ہے جی اور دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں ہمارے گھر میں نا کچھ کو کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو اس تہوار پہ پکا بنے گی تو تہواروں کی وجہ سے نا وہ ساری چیزوں کا انتظار بھی رہتا ہے کہ ارے یہ تہوار آنے والا ہے ابھی ہم بھی شیر خورمہ بنائیں گے ہم ابھی ہم بھی یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے تو مطلب تہواروں کا جی اور ایسا ہی نہیں کہ ایک جن پورا اور پریوار مل کے اس چیز کا انتظار کرتا ہے اور اس میں پھر پتہ چلتا ہے کہ ساری چیزیں کتنی مطلب
ب تو صحیح فرما رہی ہیں ہم تو جی آ رہی ہے آواز سے
جی
یہ پکوان وغیرہ ہوتا تو ایسا ن یہ تہوار کے لیے ہی بنا گیا ہے ایسا انکو لگتا ہے اسی تہوار پہ تو لکھ کے دیتے ہیں کے اس تہوارے پہ یہ بننا ہی بننا ہوتا ہے تو کافی اچھا لگتا ہے سب مل جھل کے کھاتے ہیں تہواروں پر کئی کئی دیکھا جائے چھوٹے بچے لوگوں کو گفٹ وغیرہ بھی دیا جاتا ہے تو کافی بچے بھی خوش رہتے ہیں
جی یہ تو بالکل سیکھا آپ نے جیسے عید آتی ہے تو اپنے سے چھوٹوں کو عیدی دی جاتی ہے اس چیز کی خوشی ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہم بچپن سے عیدی کا بڑا انتظار کرتے تھے کب عید آئے گا اور ہمیں عیدی ملے گی کیونکہ عید میں کبھی کبار پیسے ملتے ہیں کبھی کبار تحفے ملتے ہیں اور بہت خوشی ہوتی ہے ان ساری چیزوں کی جی
تہواروں کے دن تو ہوتا ہے سارے پریوار تو ایک جگہ مل ہی جاتے تہواروں جہاں بات چیت نہیں ہو پاتی نا تہواروں کے دن سب لوگ آ جاتے گفٹ وغیرہ تہوار وغیرہ پیسے وغیرہ تحفہ وغیرہ دیکھ ہم کو کافی خوشی ملتی ہے ہم کو اس کا بھی کافی انتظار رہتا ہے
میں ہمارے کئی مطلب چاچا چچی ہو گئے پھر ہماری خالہ وغیرہ ہو گئی جو کافی سمے سے نہیں آتے ہمارے گھر پہ عید وغیرہ پہ ہمارے گھر پے پکا آئینگے اور کتنی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے جو چچرے ممیرے بھائی بہن ہوتے ہیں وہ سارے لوگوں سے ہمارا ملنا نہیں ہو پاتا ہے تو سارے كذن وغیرہ اس تہواروں میں ملتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کا خوشی الگ ہوتا ہے ہمیں تو انتظار ہوتا ہے کہ کب تہوار آئیں گے اور کب ہم انسے سے مل پائیں گے
بلکل صحیح کہا
تہواروں کا مطلب ایک ہی ہے ساتھ میں آ کے خوش رہنا کھانا وغیرہ کھانا ایک دوسرے سے ملنا تو کافی اچھا لگتا ہے ہمارے یہاں پر دیکھا جائے ہولی وغیرہ بھی ہوتی ہے تو ہولی وغیرہ میں ہمارے یہاں ایک انڈیا میں نہ تو میلا وغیرہ بھی لگتا ہے تو کافی اچھا لگتا ہے وہ میلہ پندرہ دن تک چلتا ہے تو کافی اچھا لگتا ہے کہ یہ بھی
جی اور میلا لگتا ہے تو مطلب اس جگہ پہ چہل پہل بنی رہتی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے دیکھنے
اور رہتا میلاے وغیرہ میں جھولا جھولنے کا موقع ملتا ہے کیونکہ پورے سال میں ایسا ہوتا نہیں ہے کی کھانے پینے کی خریداری کی بھی کافی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں میلا وغیرہ تو کافی اچھا لگتا ہے پریوار وغیرہ کے سھ جاؤ دوستوں کے سھ جاؤ
چیزوں کا بچوں کو بھی بڑا انتظار رہتا ہے کی کب کوئی تہوار آئے گا یا کب آپ کے یہاں پہ جیسے ہولی پہ میلہ لگتا ہے ویسے ہمارے یہاں نوراتری میں بچے لوک اس چیز بڑا انتظار رہتا ہے بڑے بڑے جلوس نکلتے ہیں تہواروں کے ٹائم پہ ایکتا دکھانے کے لیے جو ہر دھرم کے لوگ ایک ساتھ آ کے اس میں جڑ جاتے یہ صرف تہواروں کے سمئے ہی ہو پاتا ہے کہ کوئی انسان کسی چیز میں مت بھید نہیں دیکھتے اور اپنے سارے بھید بھؤ بلا کے ساتھ میں رہتا ہے اور ساتھ میں ایک تہوار بناتا ہے
ہم بلکل یہ بات کافی اچھا لگتا ہے کہ ایک جٹ ہو جاتے اس ٹائم پر کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ پواروں کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آ مل جیے خوشیاں بنائے کھانا پینا کھاتے ہیں اور ہمارے ملک میں دیکھا جائے تو ہر مہینے کچھ نہ کچھ تہوار ہوتا ہی رہتا ہے ہر مہینے تہوار آتا ہے نہ تو ہم نے دوسرے ملک میں بھی دیکھا ہے کہ کوئی فیمس تہوار وغیرہ ہوتا ہے دو تین ہوتا
پر ہمارے ملک میں دیکھا جائے تو ہر مہینے تہوار ہی ہمارا انتظار کرتی رہتی ہے نا اچھا لگتا ہے
جی اور وہ پورے سال میں ایک یا دو بار آتا ہے
بلکل صحی کہا
اور کوونوں میں بچوں کو ہارے تہوار منایا منانا کھایا جا ایسے فنکشن ہوتا ہے اور ان کو اس چیز کو بہت وقت کھا جاتا ہے
بالک ہمارے آج کل تہوار آ تہوار ہونے سے پیچھے ایک الگ سے کہانیاں بنلی ہیں
ہیلو
ہیلو آواز آ رہی ہے
ہیلو
تو تار تو کہ کہ ہمارے پی جو جو تہوار ہوتے ہے اس کے پیچھے بھی المگ کہانیاں ہوتی ہیں کہ یہ تہوار کیوں منایا جاتا ہے تو کافی اچھا لگتا ہے کہ ان کے پیچھے بھی الگ سے کہانیاں ہیں
جی یہ تو بلکل درس فمیا آپ جی اور یہ ساری چیزیں اھی اسکولوں کے دوارا بچوں کو سکھائی جای ہے ہمیں یہ جان کر بھی بڑی درست مطلب بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بچوں کو ساری چیزوں کے بارے میں پتا چلے گا اور ایکتا اور جاگروکتا ان میں بچپن سے ہی آتی ہے
بلکل صحی فرمارہی ہے آپ ہ لے کے جاتے تو کافی اچھا لگتا ہے
چلیے آپ سے بات کر کے بڑی خوشی ہوئی یہ جان کے کہ آپ کے بھی اتنی عمداد بچارے ان ساری چیزوں کو لے کے
چلیے خدا حافظ